ہیلو ہلو بھائی جی ج جی انشاء اللہ سب خریت سے ہے بس وعلیکم السلام بھائی جان وعلیکم السلام بھائی جان کیائی مطلب آج کا موسم آپ کی طرف کیسا ہو رہا ہے بارش وارش ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی جی آپ کی طرف تھوڑی بہت بارش ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی
جی بھائی جان وہئی تھی ہلی ہلکی بارش ہوئی تھی ایک ایک دم نانی ن بنے مست مست موسم تھا ایک دم سے لیکن کیا ہے نا اس ٹیئم مست ہے بٹ اب تو پارکوں میں اتنا انجوائے کرتے ہیں تو باہر جانے کی ج سکتا نہیں ہے
ہاں وہ تو ہے ہی لیکن کیا ہے کہ جیسے آپ نے محسوس کیا ہوا کہ ابھی کے ٹائم پہ جتنی بارش ہو رہی ہے وہ پہلے جتنی ہوتی تھی اس کے مقابلے بہت کم ہو گئی ہے نا یہ آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا پہلے نا ہم جب چھوٹے تھے
تو باھ آیا کرتی تھی اس ٹائم پہ بڑھ اس ٹائم پہ تو باڑ اگا کرتی تھی بھائی جان اب ن اب باڑ کا تو نام تو چھڑو ٹھیک سے فصل نہیں ہو پا رہی ہے کھیتی نہیں ہو پا رہی ہے کیا کر رہے ہیں
جیسے اس ٹائم پہ نا ہمیں یہ نیوز سننے کو ملتی تھی کہ ارے یہ نہ ندی افان پہ ہے یہ گاؤں ایک جب پانی میں ڈوب گیا یہاں سے لگوں کو ہٹایا جا رہا ہے کیونکہ ندی زیادہ پان پہ آ رہی ہے ابھی آ کو ایسی کوئی نیوز نہیں دیککھ رہی ہوگی جی جی تو ابھی اس سے ایک ایک چیز آپ اندازہ لگا سک رہے ہیں کہ پہلے جتنا بارش ہوتی تھی آج اس سے بھی کم ہو رہی ہے تو اگر بھشیہ میں اگر ایسا ہی چلتا چلتا رہا تو آ اب سے دس یا پندرہ سال میں مجھے لگتا ہے کہ کہ ہمارے گاؤں ہمارے پورے ملک میں اتنانے پانی کی قلت ہونے والی ہے کہ بہت زیادہ
جی جی بالکل بالکل بائی اس سے اس سے اگر یہی حالت رہی نا تو اگلے دس برسوں میں نا اگر دس یا پانچ برسوں میں پانی رہے گا نہیں پینے ل تو پینے کے لیے اب پت ہے کتنا گہرایا ہو گیا پانی پہلے اب اپنے یہاں ستر اسی فٹ فٹ پ پانی تھا اب ماشاء اللہ اتنا گہرا ہو گیا اتنا گہرا ہو گیا بھائی جان کیا کہ رہا ہیں ایک سو پچاس ایک سو ساٹھ فٹ نیچے چلا گیا کئی کئی جگہ تو چار سو فٹ پہ ہی پانی نہیں ہے
جی انشاء اللہ جیسے جیسے انسان سمجھدار ہوا ہوتا جا رہا ہے ترقی کی راہ پہ چلتا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ اپنے پرکرتی کو اتنا توجہ نہیں دیتا ہے اب تو اس کو بس ایک ہی چیز دیککھنے لگ رہی ہے کہ کچھ بھی کرو بس پیسے کماؤ پیسے کماؤ پہلے کتنے پیڑ پودے پیڑ پودے ہوا کرتے تھے آپ نے دیکھا ہوگا ہر کھیت پ ہر گھر پہ دو چار پیڑ پودے ہوتے تھ لیکن آج کے
ج جی بھائی جان آپ نے ایک چیز دیکھی ہے دیکھیے کیا نوٹ سے کیا ایک چیز نوٹ سے کیا ہوگا کہ پر پ پیڑ لگانے کے نام پیسے بہت اٹھائے جا رہے ہیں بٹ پیڑ لگائے نہیں جا رہے ہیں الٹا پیڑ کاٹے جا رہے ہیں اب جنگلوں کے جنگل کٹیں گے تو آپ ہی بتاؤ بار سے کیسے ہوگی ابھی آپ نے کچھ دن پہلے ہی کرنا ہے حیدرآباد میں تمل ناڈو میں
جی جی جی
ہاں نہیں نہیں تیلگ تیلگو ب حیدرآباد تھی اس میں آتی آندھرا آندھرا پردیش میں ہاں حیدرآباد میں آندھرا پردیش کے حیدرآباد میں وہ پورا جنگل کتنا بڑا جنگل تھا وہ ختم ہو گیا اور ابھی ایک نیوز چل رہ چل رہی ہے آپ نے دیکھی ہو تو سوشل میڈیا پہ اس میں نا ایک فیکٹری ہے تو اس کا سولوشن اتنا ہے کہ کوئی کسی بھی پیڑ کے اوپر ہاتھ ایسے ہاتھ گھما دو تو پورا ہی کال کال دھواں اٹتا ہے پیڑ کے اوپر پر سے اب تم دیکھو کہ کتنا پالوشن ہوگا پورے جنگل ابھی ایک اور پیڑ تھا ابھی ایک اور جنگل کی چل رہی چل رہی تھی چرچا ابھی تمل ناڈو میں ت کہاںتی تھی
جی ابھی کیا ہے کہ ہاں میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے سوشل میڈیا پہ دیکھی کیہ ایک یوٹیوبر تھا وہ وہاں پر گیا تھا وہ پورا گاؤں ہے شاید میگھالیہ کا وہاں پر کیا ہے کہ اتناک فیکٹری لگائی گئی تھی تو جب وہاں پر نا تو جا کر اس نے جو نیوج کور کی وہاں کے پیڑ پودوں کو دیکھا تو وہاں پر نا کچھ بھی ایسا نہیں تھا جیسے ہمارے یہاں پر نارمل ہوتا ہے نا ایسا کچھ نہیں تھا ہر جگہ بس دھواںیں ہی دھواں پیڑ پودے کالے پڑے ہوئے تھے کیونکہ جو فیکٹری اتنی ان شاء اللہ اتنی بڑی بڑی فیکٹری ہیں ان سے اتنا دھواںا نکل گا تو وہ زیادہ تر کس کو پردوشت کرے گا آس پاس کے
آس پاس کے علاقے کو اور وہاں رہنے والے لوگوں کو
لوگوں کو تو واپورنا ہر کوئی زیادہ تر لوگ تو یہی کھانسی زکام اور ایسی بیماریوں سے گرستے کیونکہ جتنا یہ اب آپ بوشیہ میں بڑھتا جائے گا وہاں پر جیسے یہ کیا کہتے ہیں ایسی بیماریاں اور بھی بڑھتی جائیں گی کینسر جیسی بیماریاں بڑتی جیں گی وہاں کا پانی بھی شدھ نہیں ہے ان شاء اللہ اگر
اب بھ جان ایک بات ہوتاؤ جو پیڑ پیڑ نہیں رہ پا رہے ہیں سوستھ اور شھ تو پانی کہاں سے رہ لے گا اس سے زیادہ پانی ہوگا آپ کا یہ پالوشن
جی یہی تو یہ ہماری حکومت کو سوچنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں ہم بوش اس کو برباد کر رہے ہیں اگر ہم ایسا ہی چلتا رہا تو آگے آنے والے بھشیہ میں کچھ نہیں بتے گا بس کچھ چند پیسے والے لوگ رہ جائیں گے
بھائی جان پیسے والے بھی کتنا رہ جائیں گے یہ ب تب آپ مان کے چلو گی پوری عوامی ختم ہو جائے گی تو اس پیسے والے لوگ کیا کریں گے جن زند ہ ہی نہیں رہ پائیں گے بائی جان میں بتا رہا ہوں ایسی کنڈیشن رہی نا تو اگلے بیس سال میں وہاں تباہی ہونے والی اسی حساب سے اب پولوشن
جی جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ ہم جب دسویں کلاس میں پڑھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے اس پرتھوی پر کیا تھے ڈائناسور تھے وہ بہت زیادہ بڑے بڑے ہوا کرتے تھے ویل مچھلیاں تھیں جب ان کا ایک دم آکرمن بہت زیادہ بڑھ گیا اب وہ کیا کہ اب آس پس میں ہی لڑنا سننا شروع کرتے تھے تو مطلب جیسے ہی ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز ا کسی اچ تی کا انت ہوتا ہے تو وہی ہوا تھا وہ بھی پہلے جہاں پر رہتے تھے پرکرتی بھی اچھی تھی لیکن جب اوپر والے کو کوئی نہ کچھ نہ پسند ہو تو وہ سب کچھ نشٹ کر دیتا ہے ایسے ہی کسی دن ہوگا کہ کچھ نہ کچھ ہوگا جو کہ انسان پ اب تو خیر باہر سے کچھ نہیں لیکن انسان اپنی طرف سے زیادہ کر رہا ہے یہ
جی جی دیکھو آپ نے سنا ہوا کہ جیسے کہ کہتے ہیں دو ہزار بارہ میں تباہی آئے گی تباہی تھی بٹ اتنی تھی کہ جس کو کو آدمی سہن کر سکا تھا لیکن اب پچھلے تین چار سالوں میں بہت تباہی پچھلےال میں اتنی تباہی تھی اتنی تباہی تھی آپ نے دیکھا ہو کتنے تو لوگ ختم ہوئے تھے اپنی آرام کتنی ختم ہوئی تھی بہت کچھ نیتا بھی مرے تھے
جی جی انشاء اللہ لیکن ابھی انسان نا اتنا زیادہ اتیھی کر رہا ہے نا پرک کے ساتھ کہ اب کچھ سالوں میں آنے والے چند سالوں میں نا کہ پانی زیادہ تر انسان نہا پانی اور سود دبا کی وجہ سے مارا جائے گا کیونکہ اب خود ہی دیکھیے پیسے کی آڑ میں اتنا انسان پرکتی کو نقصان پہنچا رہا ہے کہ نہ تو وہ پانی کو ہی دیکھ رہے ہیں کہ شھ پانی ہے یا نہیں نہ وہ سد باقی قدر کر رہے ہیں کہ سد تواہ ہمیں رکھنی ہے یا نہیں ابھی جیسے ہمارا ایک گاؤں ہے تو وہاں پر کیا ہے کہ کچھ حکومت کی زمین ہے تو وہ حکومت کیا رہی ہیں کہ اب اس میں کیا فیکٹریا لگانے میں لگی ہیں ان شاء اللہبھی تک ہمارے گؤں میں شدھ ہ ہوا شدھ سب کچھ لیکن جہاں تک میں اندازہ لگا رہا ہوں
سنو بھائی جان میں بتاؤں دیکھو یہ جو وکاس کے نام پر نا جل جیون یوجنا چلی تھی جس میں کئی ساری مطلب لگ بھگ سبھی سڑکیں نا کھج چکی تھی نا اس کے بعد بھی ابھی تک پانی نہیں آیا ہے ٹنکی کب کی قریب قریب دو سال ہو گئی تب کی بنی پڑی ابھی تک اس میں پانی کی بوند تک نہیں آئی بھائی جان کیا ہی بولے بتاؤ
جی یہی تو ہے ہمارے دیش میں برشٹاچار کا لیول کی
اگلے کچھ سالوں میں نا اب اتنا ٹائم ہوگا ایک سال اور نکل جائے دو سال ایک سال اور نکل جائے نا تو اس میں وہ بولیں گے یہس آب نکی کی ریپیئرنگ کے لیے پانی سے پیسہ چاہیے فنڈ ا وہ فنڈ لیں پھر واپس سے وہی رہ لیں گے
ارے انشاء اللہ کرتے کہ آئی یہ مان لیجیے انہوں نے کوئی کام کیا پہلے اس کام کو کرنے کے لے پیسے لگائیں گے یہ اس میں سے کھا جائیں گے پھر اس کے ریپیئرنگ کے نام پہ یہ پیسے اٹھاتے ہیں اس میں سے کھا جاتے ہیں پھر اس میں کچھ نہ کچھ اور بھی جوڑنے کے نام پہ پیسے اٹھائے جاتے ہیں ابھی آپ نے ایک ویڈیو دیک ہوگی جس میں کیا ہے کہ ایک پرانی ٹنگک تھی پرانی تنگی تھی جو کہ بہت پہلے کی حکومت نے بنوائی تھی تو اس کو نہ توڑنے کے لیے انہوں نے اس کے اوپر جی سی بھی چڑھا دی تھی اس کے اوپر جیسی رکھ کر وہ اتنی مجبوط ٹنگ کی تھی اس میں کوئی دقت نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھا لیکن سالوں کو ان کو پتا ہی نہیں کہ کیا آپ مطلب کوئی اچھی چیز ہے اس کو بھی توڑ رہے ہیں بری چیز ہے اس کو تو یہ توڑتے ہی نہیں ہے جیسے آپ نے ابھی دیکھا ہوا
اورر ان کو پت ہے اچھا اچھی چیز کو نہیں توڑیں گے تو وہ ٹوٹے گی کیسے اور بری چیز کو توڑنا ہی نہیں ہو ویسے ٹوٹ ٹوٹ جاتی بھائی جان ماں ساالا ان کو پیسوں سے مطلب ہے
ہمارے یہاں پر کیا ہے کہ ایک روڈ بنا ہوا تھا رنگ روڈ جس میں کہ لگ بھگ کروڑوں کا خرچہ ہوا تھا اور پہلی بارش میں ایسے ڈ گیا ہے جیسے نا گاؤں کی سڑکیں نہ رہ جاتی ایسے رہ گیا ہے اب کیا ہے تے گئے ٹھ دار نا جو پہل والے ٹھیک دار ہے پہلے انہوں نے کروڑوں روپئے اس نام پہ کہا کہ ہم روڈ بنا رہے ہیں ابھی وہ کیا ہے کہ اس نام پہ کھائیں گے کہ اب روڈ کی مرمت کرنی ہے اور ہمارے جو ایم ایل اے ایم پیز ہیں وہ اتنے پاگل ہیں شاید بے ک پ ہو چک ہیں یہ یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہاں ان کا بھی ایک ایک حصہ تو ان کا ایک حصہ تو ان کا رہتا ہی ہے نا اس میں سے اس لیے یہ اتنے بے بھ ہو چکے ہیں اور پتہ نہیں ان کو بوٹ کس نام پہ دیتے ہیں لوگ نہ تو ان کی پڑھائی دیکھتے نہ ان کے ویوہار کو دیکھتے پتا نہیں انسان کس کس پیسوں میں بک جاتا ہے پتا نہیں کیوں یہ نہیں سوچ پاتے کہ بوش میں یہ ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں
بھائی جان انہیں اپنے ہی بوشیہ کی چنتا نہیں ہے تو دوسروں کے بھیہ کی کیا ہی چن تا کریں گے وہ اپنے بس یہی سوچتے ہیں ہمارا جیو نکل جائےہمیں کسی سے کیا جو ہم پیسہ کمائیں گے اس سے ہمارے ہماری پیڑھیوں کا خرچہ نکل جو جی
جو کہتے ہیں نا کہ یہ لوگ نا اکیلے راجیہ نہیں کرتے یہ لوگ ایسے اس کا نام نہیں جیتتے ان کے ساتھ نا باقی بھی گاؤں کے ملے ہوئے ہوتے جڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ کیا کہ ان کو پیسے دیتے ہیں وہاں سے ووٹ جٹائیں گے وہ کہتے ہیں یہ نیتا چاہے وہ کیا ہے کہ جیسے ہر گاؤں میں کہتے ہیں نا کہ کئی جو کیکئی نے کام کیا تھا وہی کام کرنے کا ہاں کچھ لوگ کام کرتے ہیں وہ پہلے جائیں گے ابھی جیسے نا میں کیا ہے کہ تھوڑا اپنے بازار میں تھوڑا گھومنے جاتا ہوں نا تو وہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ والا ایم ایل اے صحیح تھا کچھ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ والا ایم ایل لے صحی تھا لیکن جب ان سے ایکچوئل مدے کی بات پوچھی جائے کہ یہ بت تاؤ کہ کس ایم ایل لے نے کون سا کام ٹھیک سے کیا ہے تب چپ ہو جا کوئی دو ایک آد کام دکھا دیتے ہیں کہ اس ایم ایل لے میں نے ہمارے یہ کروا دیا اس نے یہ کروا دیا
جی جی
ٹھیک ٹھیک آپ فرمائیے
اب دیکھو نا دکھانے میں جو اچھے ہوتے ہیں نا ایک دو کام اچھے ہوتے ہیں ان کو دکھا دیتے ہیں لیکن سب کم برے ہو تو ان کو نہیں دکھاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بھائی جان
ہلو آپ نے دیکھا ہوگا کی کہ جیسے کہ مان لو چلو کسی بھی سماج کا نیتا ہو مان لو کسی بھی کا اب جس سماج کا ہوگا اس کی سپورٹ کرے گا ادر وائز جس سمج کا نہیں ہوگا نا اس کی سپورٹ نہیں کرے گا تو ان کو کہیں ٹھکوائے گا پٹوائے گا ان کی ایف آئی آر تک نہیں ہونے دے گا یہ سب چل رہا ہے
کہیں یہ میں بتاؤں نا بھائی جان کچھ تو اس وجہ سے ہوتا ہے وٹوں کی وجہ سے کیونکہ وہ جس سماج کا سپورٹ کرے گا اس سماج کے لوگ اس کو ووٹ دیتے ہیں اس لیے
ارے وہ نہیں ہے یقین عوام نا پاگل ہے بالکل مورک ہے ان کو پتا ہی نہیں چل رہا ہے کہ ہم کیا کریں بائی اینڈ ٹائم پر آ کے دار اور میٹ بک جے ہیں تم کیا کر لو گے ان پر
ہاں یہ تو ہے ان شاء اللہ یہ بہت بڑی بات ہے
تے ہے اب ان کو پت تو ہے نہیں کہ ہماری آگے والی مطلب اس سے پہل والے ٹائم میں انہوں نے ہماری کیا دردشا کی تھی ہماری کیا حالت کرتی تھی
بھائی جان ہمارے ملک میں بس ایک چیز چل رہی ہے نام کی کہ ہمارے ملک میں ہر کوئی سامان ہے جیسے لیکن میں نے جہاں پر انہیں ملک میں دیکھا ہے نا کہ کوئی سامان نہیں ہے وہی جو پہلے چلتا تھا نا کہ لوگ وڈ وس بٹے ہوئے تھے سودر جی ویس ج آج بھی ٹیم وہی چل رہا ہے بس تھوڑا اس کا روپ بدل گیا ہے بہت سے لوگوں